مال مہ وعلیکم اللام ورحم اللہ آ جی اللہ تعال کا کرم آپیک ا سے جی الحمد للہ بڑھیا اور کھانا کھا لیا ہاں جی کھانا تو ہم نے کھا لیا
کیا کر رہے ہو
کچھ خاص نہیں کچھ کام تھا تو پامپور تک چلے گئے تو آ گئے اب واپس سب بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں
یار گرمی بہت ہے باہر کیسے گئے آپ
اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ مجبوری کروا لی ت اب گھر کا کچھ سامان لانا تھا تو جانا پڑ گیا اچھا گرمی کتنی پڑ رہی ہے باہر گرمی کتنی پڑ رہی ہے باہار اچھی خاص ہے کافی گرمی ہے نکلا نہیں جا رہا اب کیا کریں نکلنا پڑتا ہے اچھا سالن میں کیا پکایا تھا آج جی ہمیں تو ساگ تھا سگ تھا ہاں جی چلو بڑھیا ہے تو ہاں جی آپ بتائیے
ہ بس شکر اللہ کا ہم نے بھی کھانا کھایا اب تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے
تو کچھ مفید باتیں بتائیے
اچھا تو آپ جب صبح اٹھتی ہو تو صپح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
صبح
ہاں
ہاں صبح کا آغاز انسان کی پورے دن کی کارکردی پر گہرا اثر ڈالتا ہے میرے نزدیک اگر دن کا آغاز مثبت سوچ اللہ تعالی کے سذک اور اچھے ارادوں کے ساتھ کیا جائے نا
ہاں ہاں
تو پورا دن نسبتا بہتر گزرتا ہے وقت کی پابندی ذمہ داری کے کا احساس اور محنت کامیابی کی بنیادی شرط ہے جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں زیادہ منظم اور پر اعتماد ہوتے ہیں ہاں وہ تو ہے بالکل ہی جو لوگ وقت کی قدر کریں گے وہی کامیاب بھی ہوں گے ہے نا نہیں کرنا اٹھتے ہیں سویرے تو ہم اچھے خاصے کام جو ہے وقت پر کر لیتے ہیں زیادہ وقت ضائع کیے ہوئے بنا وقت ضائع کیے ہوئے
وہ تو اچھی عادت ہے نا
ہاں جی بالکل ہر ایک کو سب صبح کی سیر کے لیے بھی جانا چاہیے ہم تو جاتے ہیں ہمارا دن شروع ہوتا ہے وہیں سے اور پھر بہت ہی پرسکون دن گزرتے بات ہے جب انسا صبح کی سیر پہ نکلے گا جی تو صاف صاف ہوا ہاں اس کو ملے گی اس کا خونرا گھووم بہت زور سے دوڑے گا ہاں بالکل بالکل
جی جی
ورنہ کیا تو اس کی وجہ سے پت ہے کیا انسان کا صحت بھی اچھا رہتا ہے اور بی پی کولسٹرول یہ سب بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے انسان جی بالکل
آپ بتائیں کچھ تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تعلیم کے بارے میں جی تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی یار جی بالکل بلکہ تعلیم زندگی کا ہر لمحہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے ہوں آپ کو پت ہے ایک اچھا طالب علم کون ہوتا ہے جی کون ایک اچھا طالب علم وہ جو اپنے استاد سے سوال کرنے سے نہ گھبرا ہے بالکل نئی چیزیں نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کا شوق رکھے ہوں ہوں جو غلطیاں کریں نا اپنی پڑھائی کے دوران ان سے سبق حاصل کریں بالکل اور علم جتنا تقسیم کیا جاتا ہے نا اتنا بڑتا بی ہے ایک انسان میں بلکل
جی مطلب تعلیم ایک بہترین عمل ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے دنیا میں بھی اور اخرت میں بھی
بالکل
صحت کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مطلب اللہ تعالی نے ہمیں صحت جیسی نعمت دی ہے تو اس کے بارے میں یہ آپ کیا بولنا چاہو گے مطلب ہمیں کس طرح کاغضا نیند صاف پانی کیا کیا کرنا
بالکل تو ہاں جی تو صحت اللہ تعالی کی عظیم نعمت میں سے ایک ہے یہ ہر ایک کو پتہ ہوتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے جیسے پتا نہیں ہے
ہوں ہوں
تو صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا مناسب نیند صاف پانی اور روزانہ کچھ نہ کچھ جسمانی سرگرمی ضروری ہوتی ہے جو کہ ہاں جی بالکل یہ سب کچھ بہت زیادہ ضروری ہے تبھی ایک انسان تندرست رہتا صحت مند اچھی صحت بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ذہنی سکون بھی بہت اہم ہے ذہنی سکون ملتا ہے اللہ تعالی کی ہو اللہ تعالا کی عبادت کرنے سے بکل تو اگر انسان پر وقت پریش پریشان رہے تو اس کی جسمانی صحت بھی متاثر ہو سکے تو وہ تو ہے ہی اگر انسان کا ذہن پریشان ہے تو صحت خور بہ خود پریشان ہو جاتی ہے اس لیے مثبت سوچ صبر اور شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے سے ایک اچھی صحت بنتی ہے بالکل
اور بتاو
بتائیے آپ تو ان سب چیزیں کو جب ہم ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہم ویسے ہی اپنے ہم لائک انڈائریکٹلی بھی ہم اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنے کے کہ وہ نا ہمارے اندر وہ تہذیب آ جاتی ہے جس سے پھر بیماریاں نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارا ماحول بھی ہماری زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے صاف ستھرا ماحول نہ صرف بیماریوں سے بچاتا ہے ہمیں بلکہ دلوں دماغ کو بھی سکون دیتا ہے ہے کہ نہیں
ہاں ہے نا اور کیا صاف جب ماحول ہوگا تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی دیکھو آج کل کیا ہوتا ہے ندی نالوں میں جو ہے کیمیکلز انڈسٹری رئل جو پولوشن ہوتا ہے نا تو وہ پانی ہم پیتے ہیں جس میں بہت سے بیکٹیریا جراثیم ہوتے ہیں تو جب ایک انسان ویسا پانی پیتا ہے تو اس کی صحت متاثر ہوتی ہے
ہاں بالکل تو ہمیں چاہیے کہہ درخت لگائے پانی ضائع نہ کرےس صفائی کا خاص خیال رکھے اور بڑی بات کہ قدرتی وسائل کو ذمہ داری سے استعمال تاکہ قدرتی وسائل کا استعمال بہت ضروری ہے اور وہ بھی ڈھنگ سے ہے تاکہ اگلے آنے والی نسلوں کو بھی ایک بہتر ماحول مل ہاں ان کو بھی بہتر زندگی ملے ان کو بھی بہتر ماحول ملے ہاں تو انسان کے اندر بچپن سے ہی یہ ہونا چاہیے اس کے اندر یہ تہذیب ڈال دیکھو جب ایک جب ایک انسان کا جنم ہوتا ہے نا تو اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی ان سب چیزوں کا پالن کرے ایک بیلنس بنا کے رکھیں ایک اچھے ماحول کی تعمیر ہے بالکل جی جی ایک اچھی سماج ایک اچھے سماج کا ایک اچھا فرد بنے اپنے سماج پہ گہرا اثر ڈالے ممکن ہے پہلے ہی خاندان جو ہے خاندان انسان کی پہلی درس گاہ ہوتا ہے بالکل جب ماں باپ انسان کی پہلی درجداہ ہوتی یا خاندان ہی کہوں جو تعلیم اس کو خاندان اپنے ماں باپ سے تربیت ملے گی وہ اسی کے اکارڈنگ اپنی زندگی آگے آگے آگے آگے لے جائے گا بالکل تو بچے میں پہلے سے ہی یہ گن ملا دینے چاہیے ماں باپ ہاں بالکل بالکل کہ وہ اپنے ارد گرد کو صاف رکھ سکے تاکہ بیماریوں سے بچے اور
تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو پھر آگے زندگی میں اچھا آپ بتائیں مجھے آپ کو کس چیز کا شوق ہے م
ہاں
جیسے پڑھائی کھیلنا لکھنا بالکل لکھنا
لکھنا
بالکل ہمیں لکھنے کا لکھا ہے آپ نے ہاں مطلب کچھ لائن تو کافی لکھی ہے ہم نے ج م اتنا تو ہاں ہاں وہ تو ہے ہی کیا آپ اپنے کچھ لچھی ہوئی لائن ہمیں سنا سکتے میں
ہاں ہاں
ہاں تو چلے ایک آپ کو سناتی ہوں
ٹھیک ہے سنائیے
کسسی خبر ہے قصور کس کا ہے اس جہاں میں کس سے قبر ہے قصور کس کا ہے اس جہاں میں میں ہی مجرم ٹھہری کی لڑکی بن کے آئی ہوں جی تو یہ میں دیکھ رہی ہوں آج کے معاشرے میں تھوڑی لائک مطلب کہ اور صرف اس لیے عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ اس عورت ہے اس ہمارے معاشرے میں یہ بڑی پرابلم ہاں جی آپ سے آگے بات ہوتی رہے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آگے بھی آپ سے بات کر پائیں یہ بہت ہییں گے یہ بہت ہی اچھا گفتگو رہا آپ کے ساتھ لیکن ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے تو
ہاں ہاں
ہاں ہاں ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے تو ہمیں اجازت دے ابھی کے لیے اچھاٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے آگے میں وہ دیکھوں گی آگے میں کہہ رہی ہوں ہر ایک چیز کا مقرر وقت ہوتا ہے تو اس وقت تب ہمیں اجازت دیں
چلو اللہ حافظ کرے گا بات چلو ٹھیک